یکم السلام علیکم و ععلیکم السلام السلام علیکم میں ٹھیک ہ آپ ٹھیک ہوا
بس ج ٹھیک ٹھیک گگرو جد سٹی ہے
بس ٹھیک
اور بھائی جان اھ ہمارا ٹاپک جو رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے کھانے پینے پہ ٹھیک ہے بھشان
ٹھیک ہے
تو وہجہان آپ کو اگر دیکھا جائے تو اگر کھانے کے بہت سارے ا قسمیں آپ اگر کسی مطلب کسی کے بارے میں آپ جانکاری رکھتے ہو تو آپ جو کہنا چاہتے ہو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہو بھائی جان
ہ سانا تو کیا ہاں بھیا
جی بھ جان
ہاں
جی اگر آپ کو کچھ معلوم ہے اس کھانے پینے کے بارے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کھانے میں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہو بان
غلط کھانے میں جم پلیئر جو ہوتے ہے اس کو کھانے میں کیا جائے گا
بھ جان جم پلیئر جو ہوتے ہیں جم جو کرنے جاتے ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کا تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آ مطلب سم سارے جم ہی کرتے ہیں بھائی جان ابھی اگر اب دیکھا جائے تو ڈائٹ کے حساب سے وہ اگر جم کا اس کا ٹرین کوئی کر رہا ہے ٹرین اس کو کر رہا ہے کسی مطلب باڈی بنانے کے لیے تو اس کو ایک ا وہ اس کو ایک مطلب روٹین دے گا اس کو مطلب روز روز وہ کھانا پڑے گا جیسے کہ پروٹین وغیرہ ہے اور وغیرہ ہے یہ کیا بولتے اس کے مطلب جو اس کے باڈی کے لیے اچھے ہوں گے آپ کو سمجھ آ رہا ہے بشان کھانا تو یہ مطلب کھانا تو سبھی چاہیے مطلب زیادہ کچھ نہیں فاسٹ فٹ فوڈ نہیں کھانا چاہیے بھائی جان باقی تو سب کچھ مطلب اس کو چاہیے ہی چاہیے
اور ڈرنکس کیا کرنی نہیں چاہیے
الکوحل سے دور رہنا ہے بھائی جان اور ا جیسے کوکا کولا وغیرہ میں پ مطلب اس اس کو شوگر سے بھی تو دور ہی دور ہی رہنا ہوگا
اچھا ٹھیک
جی بھائی جان
اور
اور ہوتا گیا بھ جان دیکھیے بھائی جان ا جو اب میں بولوں گا گھر کا کھانا اور باہر کا کھانا کیسے ہوتا ہے بھائی جان ٹھیک ہے
ہاں
جی بھ جان دیکھا جائے تو جو گھر کا کھانا ہوتا ہے نا بھائی جان وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے ہائجینک ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں بھجن
ہوتا ہے
کیونکہ دیکھا جائے تو اگر باہر باہر مطلب باہر ہم جب کھانا کھاتے ہیں بھ جن کسی ہوٹل وغیرہ میں تو ہم ہمیں تھوڑی نہا پتا ہے بھائی جان کے وہ اس میں کیا ڈالتے ہے کیسے بناتے ہیں کیسے نہیں کون سے اگر کلر ڈالتے ہیں آج کل آپ دیکا جائے تو کلر بھی ڈالتے ہیں نا ب وہ آدے لوگ ڈالتے ہیں نا ب جو ہوٹل میں ہوتا ہے کھانا وغیرہ
ہاں ڈال د
وہی بھائی جان تو وہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی مطلب اتنا فائدے مند نہیں ہے پتہ ہے بھائی جان اس کھانے میں کیا ہوتا ہے
ہاں
کھانے میں صرف اس کا مطلب ٹیسٹ آتا ہے وہ مطلب ہمارے جو اندر کا ہے نا مطلب ہمارا جو جسم ہے اندر وہ ہمارے جسم کو وہ مطلب صحت مند نہیں مطلب اس کو بگاڑ رہا ہے ہماری صحت کو آپ کو سمجھ آ رہا ہے بھائی جان
ہاں
جی بھائی جان تو گھر گھر کے کھانے میں گھر کے کھانے میں ہے کیا ہم ہماراری جو ماں بہن ہوتی ہے جو ہماراری گھر میں کھانا بناتی ہماری ماں بناتی ہے تو آپ دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے مطلب ہائجینک کھانا بناتے ہیں اپنے سامنے کھانا بناتے مطلب کتنی مطلب کتنا تیل ڈالنا ہے کتنا کیا ڈالنا ہے وہ ان کو پتا ہے کیونکہ ایک انسان کے لیے پہلے اپنی صحت ہے کہ نہیں بھجن
ہاں جی
جی ہوتا ہے کیا اور ا جو بر آج کل دیکھا جائے ماں باپ جو ہوتے ہیں بھ جن آج کل کے ا جو آج کل کے بچے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے مطلب کہ وہ کر کے کھانے کو اتنا مطلب وہ کھاتے نہیں ہے بھ جن آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں مطلب بچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ گھر کے کھانے سے زیادہ مطلب باہر کا کھانا مطلب کھانا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے بھ جان ہے کہ نہیں بھ جان
ہاں صحیح ہے
کیونکہ دیکھو بائی جان گھر کے کھانے میں کیا ہے مطلب اگر ہم گھر کا کھانا کھائیں گے نا ہمارے خود کے لیے اچھا ہوگا ہمارے آنے والی پیڑھی کے لیے ہماری نسل کے لیے اچھا ہوگا جب ہم کھانا کھائیں گے باہر کا تو بجن ایک تو وہ ہائجینک نہیں ہے دوسرا کو پتا نہیں کسی چیز سے ب کس چیز سے بن رہا ہے کس چیز سے نہیں بن رہا ہوگا تو بھ جان وہی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو صحت ہے ہم کیسے اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں آج کل جو بچے ہیں پہلے ہمیں وہ موموز اور مطلب موموز چاہے چاؤمین چاہے کچھ بھی ہو جائے نا فٹ بجن مطلب ہوٹل سے ہم منگاتے یا کھاتے ہیں وہ پہلے بچے بجلی کرنے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے مگر گھر کا کانا انہیں نہیں کھانا ہے بھ جان خالی باہر کا کھانا جتنا بولو گی وہ اتنا کھائیں گے کیونکہ گھر کے کھانے میں تو پتہ نہیں کہ مطلب اگر ہم سبزی کھائیں گے نا بھجن
ہاں
کہیں ہماری مطلب اب دیکھ لو اب موموز کھ رہے ہو کہیں پہ ہوٹل میں بیٹھ کے تو بھائی جن وہ موموز پتاہ ہے پتا کس چیز سے بنتا ہے بھ جان جی بہت چیزوں سے بنتا ہے جیسے کہ ا مطلب چکن سے بن ہے مطلب بہت کچھ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے اور اس میں مسالحے وغیرہ بھی ڈال د جات ڈالتے ہیں بھ جانم جو ہمارے گھر کا کھانا اگر ہماری گھر کی سبزی ہوں گی نا بھ جان اس میں مطلب اس سے زیادہ مطلب ہائجینک ہماری باڈی رہ سکتی کیونکہ آپ کو بت ہے گھر کے کھانے میں الگ ہی سواد آتا ہے کہاں وہ مطلب سبزی چاہے بھنڈی کی سبزی ہو کچھ بھی ہو وجن تو اس کو کھانے میں الگ ہی مزہ آتا ہے لیکن آج کل دیکھا جائے تو زیادہ کھانا مطلب گھر کا کھانا نہیں کھا رہے وہ مطلب باہر کا ہی کھانا کھا رہے ہوٹل کا کھانا کھا رہے ہیں اور اوپر سے آپ بائیجان دیکھ لو جو مطلب آج کل جو ایپس آ رہے ہیں نا جیسے کہ ا بوزا بوزا وغیرہ آ رہا ہے مطلب کچھ بھی ایپ آتا ہے جیسے کہ ایمنر کی ہم بات کریں اس نے اسپی ڈی گارڈ کھلا ہے نا بھ جان
ہاں
تو وہ مطلب ہم گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہم مطلب کھانا چاہیں گے کی اس میں سب کچھ آتا ہے بھائی جان یہی ہمارے مطلب وہ بھی ایک مطلب ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے نہیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے مطلب آنے والی نسل کے لیے کیونکہ وہ گھر کے کھانے سے زیادہ وہ کھانا کھا رہے ب ج نب کو سمجھ آ رہی ہے اور بھائی جان ہوتا کیا ہے نہ مطلب اب اپ کہیں پہ آپ دھ سکتی ہو نالب ریڑی وغیرہ لگتی ہے نا بھائی ج کےبھی بازار میں
ہاں
تو وہ ہوتے نا ان کے مطلب جو ا گول گپے ہوتے ہیں کبھی کبھی اور مطلب اور کچھ ہوتا ہے نا جیسے کہ ا کیا بولتے ہیں اسے ہوتا ہے نا ریڈی بھی بھائی جان وہ جو تیل سے بنتا ہے کتنا بائی جان اس میں تیل آپ نے دیکھا ہے کبھی اس بڑے سے کٹوری میں کتنا تیل ہوتا ہے
ہاں بہت ہوتا ہے
وہی میں سوچتا ہوں بہ دن جب ہم انسان ہم ہی کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کیا ہی
ہوتا ہوگا مطلب اتنے تیل کے کھانے سے ہاں بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے کھانا سے اچھا گھر کا کھانا ہی ہے نا
جی بھجن اچھا مطلب ہمارے ہمارے لیے اچھا ہے ہمارے آنے والی نسل کے لیے چاہے کیونکہ ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ ہم کیسے مطلب ہماری صحت کو کو اچھا رکھ سکے ہماری صحت کتنی مطلب
اچھا ر ہم کیسے تندرست رکھ سکے اپنے آپ کو سی کھ کے نہیں میں ج سیے میں جی وس نا اگر آپ کو کچھ پتا ہوگا ان کے بارے میں تو کچھ آپ بول بھی سکتے ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں میں نے خال ہی اتنا بولا کیا جم پلیئر کے لیے کیا کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہے گا ہاں س یہ جمپلر کے لیے گھر کا ہی کھانا ضروری ہے باہر کا کھانا کچھ بھی نہیں ہے جی ب وہ بھی اچھی بات ہے یاد میں ماشاء اللہ کہ گھر گھر کھانا ہو کھانا چاہے ہاں جیسے کہ باہر کا کھانا سکپ ہی کرنا چاہیے کر کھانا
میرے حساب تو کھانا نہیں چاہیے کیونکہ اگر ایک انسان کو باڈی بنانی ہے نا اور باہر کھانے کو زیادہ اتنا مطلب کھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہمارے
کیا کھانا کھیں ہاں اور ڈرنکس وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں پینی چاہی جم پلیئر کے لیے خاص کر کے
جی جی
ہاں بائیور
اور ہوتا ہے کیا بھائی جانا میں نے پہلے بھی بولا آپ کو کہ آج کل جو مطلب س مطلب آ پند کر دیا انوں نے مطلب یہ باہر کا کھانا کر دیا آسان کھانا ایک ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہے نا بھ جان تو یہ مطلب ڈائریکٹر کان ہے وہ کچھ بھی ہو وہ ہمارے گیٹ تک ہی پہنچتے بھائی جن ہمیں مطلب چلنا بھی نہیں پڑتا ہے نا ہمیں بازار جانا پڑتا ہے ن ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑنا ہے
وہ کھانا پتا نہیں کب کا ہوتا ہے پرسوں کا ہوتا ہے پت نہیں پھر آج دیتا ہے
وہی نہ بجن وہی میں بول رہا ہوں کہ پتا نہیں وہ کس چیز سے بناؤں گا کیا کر کے بنایا ہوگا کہ مطلب ہائجینک ہے کہ نہیں ہے گلا مطلب آج کل دیک انفیکشن کی بہت ساری آج کل بیماریاں ہو رہی ہے
ہاں بھائی
اور وہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر ہم دیکھو ب اگر ہم اگر ہم بریانی ہی بنائیں گے نا ب مطلب ہم نہیں کوئی اور بنائے گا بریانی تو اس کو پہلے یہ مطلب دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں مجھے ہائجینک رہنا ہے کیس اس کو پہلے اپنی ا جو سر پہ ہے وہ وہ مطلب ایک ٹوپی جیسی آتی ہے بھائی جان اس کو وہ پہننا ہے اور گلوز وغیرہ جو سب کچھ ہوتا ہے ایک شیف کے لیے ہوتا ہے ضروری وہ اس کو پہن ہے کیونکہ پہلے دوسروں کی مطلب صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ ہم نہیں پہنیں گے تو ہماری صحت نہ بہ جان تو وہ بگڑ سکتی ہے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں
ہو
چلیے چلے بھائی جان آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا بات کر کے السلام علیکم
چلو ٹھیک ہے